وعلیکم اللام بھ جان وعلیکم السلام اور پ ج ے ہماری کیا ہے وہ تو خدا کی رحمت ہے
جی جناب جی جی ایسا کوئی دقت نہیں ہے جناب بس بس کیا کریں آج کل نیند ہی بہت آنے لگی ہے
ارے نیند تو یہ ہے کہ دیکھو موسم ہی ایسا ہے سمے ہی ایسا چل رہا ہے تو نیند تو آئے
ارے جناب کیا کرے یہ نیند کچھ کرنے نہیں دیتی
وہ تو ہے
اور آپ سنائ جناب
اور جوی آپ کا حال ہے وہی ہمارا رائے
ارے اچ ست نہیں مے
کچھ ایسا ہے
ج
آج کیا کرتے ہیں یہ اچھا کوئی دقت نہیں ہے
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں کچھ
دیکھو گرمیاں پڑھ رہی ہیں صحت کا دھیان رکھو موسم بہت کر میں ہے
کرم تو ہے جناب کیا ہی کریں
تو مجھے یہ بتائیے آپ
جی جناب جی
یہ اتنی جو گرمیاں پڑ رہی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا ہے
جناب جو ہے ایک تو اندر گھر ہی رہنا چاہیے سب سے پہلے تو
جی بالکل
بھائی گرمی میں زیادہ نہیں نکلنا چاہیے جی
جی
وہی گرمیوں سے راحت ملے گی نا تو وہی گرمی تو خراب کر دیں گے اپن کو
وہ تو ہے لیکن دیکھو اب اتنی گرمیںب پڑ رہی ہیں تو لیکن پھر بھی ہاں یہ ٹھیک ہے کہ دیکھو کھیلنا بھی ضروری ہے بس گرمیاں پڑ رہی ہیں تو کیا ہے لیکن سر اس سے شریر تو سوستھ رہے گا نا
فرمائیے جناب آپ نے
ہاں کیونکہ دیکھو یہ تو موسم ہے کبھی کیسا کبھی کیسا رہتا ہے
بل ہوں جی جناب مطلب ک جو ہے وہ ہمارے سریر کے اندر ایک تو جوس پیدا کر دیتا ہے توانائی کر دیتا ہے بھرپور اور لازمی مطلب ایک ایکسٹرا انرجی س بھر دیتا ہے جس سے کیا ہے ہمارا س سریر فٹ رہتا ہے ہماری شخصیت کو بھی نکھارتا ہے یعنی کھیلوں کی جو اہمیت ہے نا وہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی ہے بہت ہی مفائد کرتا ہے یہ
جی بالکل جی تبھی تو ہمارے سیانوں نے کہا ہے کہ ایک تندرست جسم میں ہی ایک تندرست دماغ واس کرتا ہے لیکن آج کے ڈیجیٹل کے دور میں ہمارے کھیل میدانوں سے سمٹ کر موبائلوں اور کمپیوٹر کی اسکرین تک بھی محمود اور سیمت رہ گئے ہیں میدان ویران ہو رہے ہیں اور اسپتال آباد
واہ ماساء اللہ کیا واجد فرمائی ہے جناب آپ نے کہ واضح بات کہی ہے آپ نے آج کا جو نوجوان ہے وہ ویڈیو گیمس اور ای اسپورٹس میں تو گنٹوں گجھڑ دیتا ہے لیکن میدان پر جا کر پسیینہ بہانا اس جاتا ہے مطلب وہ سب سمجھتا ہے کہ یہ تو چلو ویسے ہی ہے کوئی دقت نہیں اور نتیجہ یہی ہے کہ کم عمر میں ہی لوگوں میں سستی آ جاتی ہے موٹاپا بڑھ جاتا ہے ذہنی تناؤ کا سکار ہو جاتے ہیں لوگ
جی بالکل جی جناب جی
تو یعنی یہ ہے کہ کھیل صرف منورنجن کا ہی سادھن نہیں ہے جچ یہ انسانی زندگی کی نسل تو نما کے لیے بھی ب بےحد ضروری ہے
جی بھائی جان جی جی آج دیکھیے کیا ہے کہ آج ہم کھیل کے اسی جذبے اس کے فائدے اور ہماری زندگی میں اس کی ضرورت تب سے یلی بات کریں گے تو بھائی جان میں آپ سے تھوڑا پوچھ
ج جی جناب جی کھیل کا تو یہ ہے کہ ہمارا جو کھیل ہے اس کے اصل کو سمجھیں تو کھیل محض ہرجیت کا تو نام ہے ہی نہیں سی گ نا میں نے کھیل دراصل انسان کی فطرت کا حصہ ہے بچپن میں بچہ بنا سکھائی بھی توڑتا بھاگتا ہے کھیل ہمارے اندر کی چھپی ہوئی توانائی کو ایک صحیح اور سکاراتمک دشا کا نام دیتا ہے ہمارے جسم چذہن جذبات کے بیچ خوبصورت توجن کو قائم رکھتا ہے
ا جی بالکل بالکل بھائی جان کیا آپ نے خوب فرمایا یعنی کھیل سے ہمیں نیموں کے دائرے میں رہ کر کے پوری شدت اور ایمانداری کے ساتھ مسابقت کرنا سکھاتا ہے کھیل کے اہم ذہنی و جسمانی فائدے تو ہوتے ہیں تو کیا آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں مجھے
جی جناب جی ایک کھیلوں سے جسمانی توانائی اور مدافعتی نظام ملتا ہے جیسے ہم جب کئی بار میدان میں کوئی بھی کھیل ہو جیسے کرکٹ ہو گیا فٹ بال ہو گیا انہیں کھیلتے ہیں تو ہمارے پورے جسم کی جو ورزش ہوتی ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے ہمارا دل مضبوط رہتا ہے پھیپڑوں کی صلاحیت بڑھتی ہے مدخ آتی نجات اتنا ور ہو جا ہے کہ بیمارییاں ہم پاس بھٹکتی بھی نہیں ہے ہمارا شریر ایک دم ایک دم سنتلن میں رہتا ہے
جی جی بالکل جیسے ذہنی چستی اور ڈپریشن سے نجات ملتا
جی جناب دیے تو آپ نے واجب بات کی ہے جناب
جی بالکل شکریہ آپ کا ا دیکھ جیسے یہ کہ کھیل کے میدان کا اثر ہمارے دماغ پر ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے کہ اس اس مطلب اس کا کیا تتپر ہے کہ کھیل کا اثر جو ہمارے دماغ پر کیسے ہوتا ہے
جی جناب یہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے ہمارے دماغ پر جناب کہ جب ہم کوئی گیم جو کھیل کھیلتے ہیں تو ہمارے دماغ سے اینڈوف نامک ہارمون جو ہے نکلتا ہے جس سے ہم ہیی ہارمون بھی بھولتے ہیں وہ ہمارے دماغ کے سارے تناؤ ازائٹی کو نکالتا ہے اور منٹوں میں رفو چکر کر دیتا ہے جس سے کھیل میں ہمیں ترت فیصلے لینے کی صلاحیت اور دان مرکس کرنا جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں تنت ہی تنت توک کلکی کے سب سے ت بات یہی ہے جناب کہ یہ ہے ہمیں صرف جتنا ہی نہیں سکھا تھا بلکہ ہال کو بھی مسکرا کر تسلیم کر کرنا سکھاتا ہے
ارے واہ کیا بات ہے بھائی ہم کیا بات ہے بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرمایا ہے بالکل درست اسے ہی ہم اس اسپورٹ مین اسپیرٹ کہتے ہیں کھیل کھیل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہار آخر منزل نہیں ہے بلکہ نئے سرے سے جدوہد
جی جناب ج کیا اپنے واقی واجد بات فرمائیے کت ٹیم بھاابلہ اور رفقات بھی تو ملتا ہے اس میں
جی بالکل کیوں نہیں بھائی جان کھیل تو ایک چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں ٹیم بھانا رفقات ایسی چیزیں تو اس میں ہونا واسک ہے یہ نہیں ہوں گی تو پھر کھیل کس چیز ہچھ دیکھیے میں بتاؤ کہ میدان پر جب دیکھیے میدان پر جب گیارہ کھلاڑی ایک ہی مقصد لیے کھیلتے ہیں تو وہاں جات بات یا مب کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں کھیل ہمیں ان کو چھوڑ کر کے ایک کھیل کیا آئے جو وہ انا کو چھوڑ کر کے ٹیم کے لیے کام کرنا سکھاتا ہے یہ آپس میں رفااک اور بھائی چارے کو بڑھا دیتا ہے جو کہ لیڈر شپ اور آپسی تالمل ہمیں کھیل کے میدان میں سیکھتے ہیں وہ
جی جناب جی کیا آپ نے بالکل بات کہ یہ جو کھیل ہے ہماری باڈی کو ایک نئی اون اونچائیوں تک لے جاتے ہیں جس سے ہمارا شریر بھی ایک دم بیلنس رہتا ہے فٹ رہتا ہے جس سے ہمیں کئی بیماریوں کا سامنا کرنے سے بھی نجات مل جاتی ہے
جی جی جی بالکل بھائی جام اس سے شریر کا سوست رہتا ہے تو بھائی جان کھیل جو ہے وہ جیسے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں آپ کے جیسے آپ بتانا چاہیں اگر میں پوچھوں تو آپ بتا سکتے ہو کھیل کتنے پرکار کے ہوتے ہیں جی گھر کے اندر والا کھیل کیسا ہوتا ہے سر
جناب وہی کھیل جو گھر کے اندر کھیلا جائے جیسے آپ لوڈو مان لو اور اور اور بھی بہت سارے ہیں
اچھا ایک اور ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں
جی بتائیے آپ
ہ جی خیر چھوڑیے وہ تو خیر بچوں کا کھیل ہے لیکن میں بتاؤں گا آج کی پیڑھیاں گیمس کو
ا بالکل نہیں ویڈیو گیمس ہیں آپ پر جڑ پڑتا ہے ویڈیو ویڈی گیمس سے جو ہےپ کو کلچو پڑتا اور انسان کا شکار ہو جاتا ہے لیکن آؤٹ ڈور کھیل آپ کو سماج سے جوڑتے ہیں آپ کو کھلی ہوا اور دھوپ یعنی وٹامن ڈی بھی دیتے ہیں اسکرین پر انگلیاں چلانے سے اور میدان پر پیر چلانے میں جمین آسمان کا فرق ہے جناب ج چار ان چار
تو آپ ہمیں یہ بتے کہ جیسے اپنے جو کھیل ہیں ہم اس کو زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں کیسے بنائیں گے
کو ہمیں اپنی دینک دنچریا میں جوڑنا چاہیے ہ میری س چلا مان تو کھیل جو ہے ہمارے جیون کا آدھار ہوتا ہے اور میں نے ایک ایک الفاظ ج ب تو حوصلوں میں اگر جان ہو تو ہر بازی جیتی جا سکتی ہے کھیل کے میدان سے ہی کامیابی کی نہیں دست
ارے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی صاحب کیا بات ہے ہم نے تو آپ نے تو دل گدگد کر دیا ہمارا
ارے جناب یہ تو سب اللہ کی رحمت ہے آپ کی دعائیں ہے
نہیں نہیں یہ تو آپ کا بڑک پن ہے یہ تو
چلیے جی جناب ج جی خدا حافظ
خدافظ خدافظ
آپ آ